ہمم جان
بھائی جانب ٹھیک ہو
ہاں سب بڑے خھییرت میں بھائی جان اللہ تعالی کی مہربانی ہے اور ا امی جان ابو جان خال جان بھ جان سب بڑیا کھیریت میں بھائی جان
ہاں بھائی جان اللہ کا شکر ہے اسی کے فضلوں کرم سے سبھی ٹھیک ہے تو آپ کے گھر پ سبھی ٹھیک ہے
ہاں سبھی کھی رےت میں ہیں بھائی جان
تو بھائی جان آپ اٹھے کچھ کھانا وانا کھا لیا
ہاں ہاں کھانا وانا کھایا اللہ تعالی کی مہربانی ہے اور کھانا وانا کھا کے بیٹھ ہیں میں نے سوچا کہ بائی چانس سے کچھ بائی چانس سے گپت
میں ابھی کمپیوٹر کو ہی دیکھ رہا تھا کام کر رہا تھا اسی پہ تو میں نے سوچا اسی پہ بات کر کی کہ یہ مطلب کہ یہ تو بہت ہی اہم حصہ ہو چکا ہے آج کل کی زندگی کا ہے نا
ہاں دیکھو ڈیجیٹل آج کل کا زمانہ ڈ مطلب ڈیجیٹل ہے تو ڈیجیٹل کے حساب سے ہی رہنا پڑتا ہے اور جیسے آن لائن شاپنگ کرنا ڈیجیٹل تو ان چیزوں پہ دھیان پوروک کام بھی کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ آن لائن کام کر رہے ہیں تو ہم کچھ بھی کر لیں گے ایسے چیزوں پہ تھوڑا سوچ سمجھ کر کے ہی کام کرنا چاہیے بھائی جان
ہاں بھائی جان تو مطلب کی کیا ہے کیا کمپیوٹر آج کی دور کی سب سے اہم ملک ایجادوں میں سے ایک ہے تو آج مشکل مشکل سے کوئی ایسا اگر سکول مال کے دفتر یا ہسپتال ہوگا جہاں کمپیوٹر کا استعمال نہ ہوتا ہو تو کمپیوٹر نے ہماری زندگی کو پہلے سے زیادہ آان تیز اور بہتر بنا دیا ہے آج ہم تعلیم حاصل کرنا چاہیں دفتر کا کام کرنا چاہے پیسے بچانا ہو شاپنگ کرنی ہو یا کسی سے بات کرنی ہو کم اسپیوٹر ہر جگہ ہماری مدد کرتا ہے میرے بھائی تو سب سے پہلے مطلب کہ یہ سمجھتے ہیں کہ کمپیوٹر ہوتا کیا ہے کمپیوٹر ایک الیکٹرانک مشین ہے جو مر کہ ہمارے دیے ہوئے کا حکم پر کام کرتا ہے ہم اس کو مطل کہ معلومات دیتے ہیں وہ اس معلومات کو سمجھ کر کام کرتا ہے اور پھر ہمیں ملکہ نتیجہ دیتا ہے تو اس لیے کمپیوٹر کو ایک سمجھدار مشین بھی کہا جاتا لیکن اصل میں وہ صرف وہی کرتا ہے جو ہم اسے مطلب کہ مطلب کہ اسے بتاتے ہیں کرنے کو ہے نا
ہاں وہ تو صحی ہے آپ کی بات تو آپ نے اچھا فرمایا بھائی جان کیونکہ کمپیوٹر ایک الیکٹرانک مشین تو ہے مگر اس کو آ نا ہم ہم ہمارے ہم ہمارے حساب سے چلاتے ہیں تو ایسا نہیں کہ کمپیوٹر اسوت ہی پورا کام کر لے گا ان مطلب ان کو چلانے کے لیے تو ایک ویکتی کی آوشکتا ہوتی ہے کچھ اب جیسے ہم جیسے کسی کے پا ہم پرمان بھیجیں کسی کے پاس ہم پتر لکھیں اپمان بھیجیں کچھ بھی لکھیں ہم جیسے کچھ کسی کے مطلب جو ہے نا کسی بھائی کے کسی بھائی جہاں سے ہم گپت گو کرے تو اس میں کچھ ہم کو ٹائپ کرنا پڑتا ہے تبھی وہ چلتا ہے ایسا نہیں کہ وہو سوت ہی چل جتا ہے تو یہ ایک چیزوں کا دھیان رکھنے والی باتیں ہیں اور اس میں جیسے کمپیوٹر کی ایک جو پہلے کیا باریک برکم تھا اب جو کچھ کام کرنے کے لیے جو جو پہلے ایک گھنٹے کام ہوتا تو وہ سیکنڈوں میں کام ہو جاتا ہے تو اب جیسے کمپیوٹر پہ آ جائیں جیسے آن لائن شاپنگ کی بات کریں آن لائن جیسے ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں کئی کئی مارکیٹ میں ڈیجیٹل مطلب زمانہ ہے آج کل سوسل میڈیا پہ کئی ایسے ایپ آ گئے جس پہ کیا کئی تو ایپ ایسے ہیں جو برانڈ ایپ ہے جو ہما کے وشواس کر سکتے ہیں کئی ایپ ایسے ہو گئے جس پہ ہم وشواس نہیں کر سکتے کیونکہ تو ان چیزوں پہ سمجھنا چاہیے
بات کہی تو مطلب کہ بائی جان کمپیوٹر کی مطلب کہ طریقے بھی مطلب کہ کافی دلچسپ ہے پہلے زمانے کا کمپیوٹر بہت ہی بڑا اور باری ہوا کرتا تھا تو سب کو تو پتاہ ہی ہے مط کہ انہیں چلانے کے لیے بہت زیادہ بجلی اور جگہ چاہیے ہوتی تھی وقت کے ساتھ ساتھ مطلب کہ ٹیکنالوجی میں بھی ترقی ہوئی اور آج کا کمپیوٹر چھوٹا تیز اور بہت مطلب کہ طاقتور ہو گیا ہے اب لیپٹ اپ اور ٹیبل کی شکل میں بھی کمپیوٹر ہمارے پاس موجود ہوتا ہے تو کمپیوٹر کے مطلب کئی حصے ہوتے ہیں سب سے سے پہلا مانیٹر ہوتا ہے جس پر ہم سب کچھ نظر آتا ہے تو پھر کی بورڈ ہوتا ہے جس سے ہم مطلب کہ لکھتے ہیں پھر ماؤوس آتا ہے جس کی مدد سے ہم کمپیوٹر کو چلا چلاتے ہیں پھر سی پی یو آتا ہے مطلب کہ جس کو کمپیوٹر کا دماغ کہا جاتا ہے کیونکہ مطلب کہ کیونکہ اصل کام وہی کرتا ہے اس کے علاوہ مطلب کہ سپیکر آتا ہے پرنٹر آتا ہے اور اسکینر بھی کمپیوٹر کے ضروری حصوں میں شامل ہے تو بائی چانس کمپیوٹر کے بہت سے فائدے ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ وقت بچاتا ہے جو مال کا پہلے گھنٹوں میں ہوتا تھا تو وہ آج کل کچھ منٹوں میں یا چند سیکنڈس میں ہو جاتا ہے تو کمپیوٹر کی مدد سے مطلب کہ حصہ بہت جلدی ہوتا ہے اور لیکن غلطی کی کمی بھی کم ہوتی ہے تو تعلیم کی مدد میں کمپیوٹر کی اہمیت ہی بہت ہی زیادہ ہے میرے بھائے تو آج ل اسکول اور کالج کے اسٹوڈنٹ کمپیوٹر کے ذریعے نوٹس بناتے ہیں اسائنمنٹ تیار کرتے ہیں اور آن لائن تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اگر کسی کی مطلب کہ معلومات چاہ تو انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی مدد سے چند لمحوں میں مل جاتی ہے آپ بتائیے بھائی جان
آپ نے بہت اچھا فرما بھائی جان آپ پہ کیونکہ آج کل تعلیم لینے کے لیے ڈیجیٹل جمع مانا ہے تو آج کل لوگ مطلب ہے نا جیسے سمے کے انوسار جیسےممے بدلتا ج رہا ہے ویسے ویسے تعلیم کا بھی تعلیم لینے کا بھی بدلتا جا رہا ہے تو آج کل تو تعلیم بھی لوگ بھگ تعلیم بھی کمپیوٹر سے کچھ آن لائن کچھ یوٹیوب سے کچھ آج کل تعلیم بھی کمپیوٹر پہ ہی لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس میں کیامے کی بچت ہے اور جو ہمیں اور ایک ایک چیز کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے اس میں جیسے ہم کو ایک ٹاپک میں کچھ ٹاپک ہوتے ہیں اندر جو ہم ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو کمپیوٹر بتااتا ہے
تو ایسا نہیں کہ ہم جا کے گروجنوں سے ہی سمپرک کریں ایسا نہیں کہ کچھ تو کچھ ٹاپک ایسی ہوتی جو مطلب ج مطلب جناا مطلب اس کو ہم سوت ہی سمجھ سکتے ہیں ایسا دور بھی ہے تو کمپیوٹر کا دور بہت اچھا ہے اور ڈیجیٹل زمانہ ہے ان ان مطلب ان کا مطلب جیسے جو تعلیم لینے والے بچے بڑے بڑے عمران ہیں ان کو بہت فائدہ ملتا ہے اور آج کل جیسے پہلے کیا جیسے کسی کسی کسی کو چ چٹٹی لکھتے تھے تو اس میں دو تین دن مطلب جانے میں لگتا تھا آج کل کیا جیسے پس پریس کے دوارا کچھ منٹوں میں کام ہو جاتا ہے تو ان چیزوں سے بھی بہت اچھا فیل ہوا اور ہونا بھی چاہیے اور ڈیجیٹل زمانہ ہے اس کو آنا اچھھی تعلیم لینے کے لیے بچوں کو گائڈ کرنا چاہیے
کہ ملا کے دفتر میں کمپیوٹر کے بغیر کام کا تصور بھی مشکل ہے بھائی جان تو یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے ہر روز ہزاروں فائلیں حساب کتاب اور ریکارڈ کمپیوٹر میں محفوظ رکھ رکھا جاتا ہے تو اس سے کام تیز ہوتا ہے اور وقت بھی بچ جاتا ہے اور مطلب کہ ہمارا جو مطلب کہ یہ ہوتا ہے پھلے ہماری جانکاری وہ بھی محفوظ رہتی ہے تو ہسپتالوں میں بھی کمپیوٹر بہت اہم ہے حطلب کہ مریضوں کا ریکارڈ رکھنا ٹیسٹس کی رپورٹ بنانا اور ڈاکٹر کی مدد کرنا یہ سب کمپیوٹر کی وجہ سے آسان ہو گیا ہے تو بینک میں بھی کمپیوٹر کا بہت استعمال ہوتا ہے مطلب کہ پیسے جمع کرنا نکالنا آن لائن بیچنا اور حساب دکھانا سب کمپیوٹر کی مدد سے ہوتا ہے تو اس وجہ سے بینک کا بینک کا کام بھی تیز اور محفوظ ہو گیا ہے تو آج کل گھروں میں بھی کمپیوٹر کا استعمال اہم ہو گیا ہے بلکہ بچے تعلیم کے لئے استعمال کرتے ہیں بڑے دفتر تر کیا کام کرتے ہیں اور لوگ فلم دیکھ مطلب کہ دیکھتے ہیں تو گیت سنتے ہیں اور اپنے رشتتے داروں سے ویڈیو کال پر بات کرتے ہیں تو ہے نا بھائی جان تو کمپیوٹر صرف تعلیم اور دفتر تک محدود نہیں ہے آج کل شاپنگ ٹکٹ بکنگ بل جمع کرنا اور آن لائن فارم بھرنا بھی کمپیوٹر کی مدد سے ہوتا ہے تو اسی لوگوں کا وقت اور محنت دونوں بچ جاتی ہے میرے بھائی
ہاں پہ یہ یہ یہ آج کل جو مطلب ڈیجیٹل مطلب زمانہ ہے تو ان کے حساب سے ایک سمے کی بچت بھی ہو رہی ہے جیسے عام بھائی جان اب آن لائن شاپنگ کی باتیں کریں تو ہم جیے آن لائن شاپنگ کی باتیں کرے ہیں تو ہم اسے کچھ چیزیں منگانا چاہتے ہیں تو تو ہم مارکیٹ میں نہیں جا پاتے ہیں تو آن لائن شاپنگ سے وہ ہمارے ہمارے گھر پہ گھر بیٹھے جاتا ہے وہ بھی ایک اچھی بات ہے کیکہ سمے کی وج مطلب بچت ہو جاتی ہے اب جیسے مطلب بھائی جان جیسے مطلب جیسے فوڈ کی بات کریں جیسے ہم سٹی میں رہتے ہیں جیسے شہر میں رہتے ہیں ہمارے کھانے کی آوشکتا پڑ گئی تو ہم آن لائن سے کھانا بھی منگوا سکتے ہیں
ہاں بائی جان
وہ سم پہ رہا ہے بہت اچھی بات ہے ڈیجیٹل زمانہ کا کوئی یوج کوہ لینا چیے مگر اس کے ساتھ سھ تھوڑی سمجھداری کا کام ایسا بھی کرنا چاہیے کیک اب جیسے پاسٹ فڈ کی بات کریں جیسے ہم پاسٹ فوڈ کچھ ا بھی آڈر کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کیونکہ کچھ جیسے ہم ہوٹل پہ جائیں گے تو کچھ سامنے سامنے دیکھیں گے تو اچھا کھائیں گے اور کچھ چیزیں پیکوں کی آتی ہے تو وہ کیا ب سڑی گلی کچھ سمے پہلے بناائی ہوئی تھی تو وہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو ان پہ بھی دیکھنا چاہیے بھائی جان کچھ چیزوں کو
ہاں بائی جان تو مل کہ آپ نے جو بولا وہ بھی بہت ہی اچھی بات ہے ہر چیز کی طرح مطلب کہ سب کے نقصانات ہوتے ہیں نا بھائی جان
ہاں
ہاں بولیے
تو تو بھائی جان اس پہ نا تھوڑا وچار ومرش ہونا چاہیے جیسے ہمارے جو جو جو چھوٹے نواب بڑے نواب ہے ان کو ہے نا تھوڑا مطلب مطلب ڈیجیٹل زمانہ ہے تو مگر تو مطلب ایسا نہیں کہ وہ غط چیزیں بھی دیکھیں تو اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے ان پہ
نگرانی رکھنی چاہیے تاکہ وہ ہمارے تورت ڈر کو بھی رہنا چاہیے کیونکہ آج کل جیسے مطلب مطلب جو میڈیا ہے سوشل
ہاں بھائی جا آپ نے بھائی بہت ہی اچھی بات کہی تو ہر چیز کی طرح کمپیوٹر مطلب کہ میرے بھائی جان ہر چیز کی طرح کمپیوٹر کے بھی کچھ نقصانات ہیں تو اگر کوئی انسان سارا دن کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہے تو اس کی مطلب کہ آنکھوں گردن اور کمر پر برا اثر پڑ سکتا ہے اس لیے کمپیوٹر استعمال کرتے وقت مطلب کہ بیچ بیچ میں آرام کرنا ضروری ہے تو ایک اور نقصان یہ ہے کہ کچھ لوگ کمپیوٹر کے غلط استعمال کرتے ہیں جھوٹیھی خبریں پھیلانا دوسروں کو ڈاٹا چوری کرنا یا وقت ضائع کرنا ٹھیک بات نہیں ہے یا کچھ لوگ ہیکنگ کا بھی کام انجام دیتے ہیں وہ غلط بات ہے تو ہمیں کمپیوٹر کو ہمیشہ اچھے اور فائدے مند کام کے لیے استعمال کرنا چاہے تو آج کے دور میں کمپیوٹر سیکھنا بہت ہی ضروری ہے میرے بھائی تو جو شخص کمپیوٹر چلانا جانتا ہے اس کے لیے مطلب نوکری کا زیادہ موقع ہوتے ہیں تو اس اس لیے ہر اسٹوڈنٹ کو بنیادی کمپیوٹر تعلیم ضرور کرنی حاصل چاہے تو اسی کے ساتھ مجھے امید ہے میرے بھائی جان آپ ہماری باتیں آگے بھی پہنچائیں گے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے تاکہ وہ بھی ال کہ آگے بڑھ سکے ہے نا تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے تو اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ میری بائے
آپ نے اچھا فرمایا بھائی